ہیلو السلام علیکم
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
ٹھیک ہو
جی الحمد اللہ میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو اچھے سے
جی الحمداللہ کیا کررے ہاں آپ کے گھر میں سب ٹھیک
سمیرا آئے گی آج
ہاں شاید آئے گی
اس نے کوئی میسج کی
کے پاس جانا ہے اس کو پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے پھر وہ آئے گی شاید
اس نے بولا اس کو
ہاں
اچھا ٹھیک ہے اسے بولو میرے لیے کچھ لانا وہاں سے
یہاں میں کیوں بولوں گی خود بولو نہ
نہیں وہ آپ کا ہی مانتی ہے میرا تھوڑی مانتی ہے
نہ میں نہیں بولوں گی جاکے آپ سب سے بھیک مانگتی ہو پہلی بولتے اپنی فرینڈ سے فرینڈ کو بول میرے لیے اپپلیکاڑ لاو اب بول رہی ہو اس کو بولو میرے لیے کچھ چیز لانا
میں مل آتی ہوں جب میں پچھلی بار گئی تھی امم کفارا میں نے سمر سمیرا کے لیے ڈارک چاکلیٹ نہ ام اس کے لیے
اچھا کوئی نا اگر اس نے فون کیا اسکو میں بولوں گی
کھانا کھاۓ
نہیں ابھی نہیں کھایا آپ نے کھایا
نہیں ابھی ٹائم آج کھایا ہی نہیں اتا ہے
آج کھایا نہیں جارا ہاں اس گرمی میں
یسس
اور سنائیں آپ
ذرا اندر آؤ میرشاہ آپ کو پتہ ہے باہر کیا ہوتا ہے بولنےکی ضرورت نہیں ہے
ہاں بولیے ہاں شکر الحمدللہ
امم آپ گئی ہو کوکرنا ویتناگ
ہاں جی گئی ہوں اسکول کے ساتھ جب میں ففتھ میں پڑھتی
میں بھی گئی ہوں یہ بول رہے ہیں گھر والے حلیمہ
ہاں
حلیمہ بول رہی ہے اگر ہم اس ٹاٹا میں جائیں گے
اچھا
تو تھری تھری ہنڈریڈ مطلب فی سب کو پے کرنا ہوگا تھری تھری تھری تو سب کو بولنا ہوگا کا مطلب ہماری فیملی ان کی فیملی آنٹی اسفینا دیدی سب تو تھری تھری ہنڈریڈ سب کو فی پے کرنا ہو تو آنٹی بول رہی ہے مطلب ہم کہاں سے لائیں گے اتنے سارے لوگ مجھے نہیں لگتا تو یہ لوگ نکلیں گے پھر لیکن وہ بول رہی ہیں ہم صومو میں جائیں گے سومو میں جائیں گے اور پتہ ہے فی کتنا ہے
تھری ہنڈریڈ ہے نہ شاید ہی
نہیں نہیں وہ بول رہی ہے اگر ہم ٹاٹا گاڑی میں مطلب میٹڈار گاڑی میں جائیں گے نا اس میں تو اس کو بھی تری ہنڈرینڈ فی اگر ہم سومو میں جائیں گے تو تونائن ہنڈریڈ
کیا
یہ کچھ زیادہ ہو رہے ہے نا
ہاں اس سے بہتر ہوگیا کہ تم اس بس میں ہی چلی جاؤ کیا نام ہے کچھ مٹاڈا
آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی
ہاں آری ہے
تو وہاں سے کیوں پھر کل آ رہی ہو
ہاں
ہاں سمیرا بھی ہے نا
ہاں جی میں کیوں نہیں آؤنگی میں تو پہلے ہوں اینڈ بائی دا وے میں آلریڈی اس گھر میں تنگ آ چکی ہوں بہت زیادہ اس میں بہت مزہ ہے پچھلی بار میں گئی مجھے بہت ہی مزہ آیا آپ کو میں کیا ہی بتاؤں
سچی تو مجھے بول مجھے مزہ ہی نہیں ہے
کس نے بولا
یو
نہ میں نے کبھی نہیں بولا میں نے کب بولا یار کیا بات کر رہی ہو آپ شام کو چلے گی میرے ساتھ
کدھر
نو اڑے میں
میں
آؤ گی
میں
ہاں
وائی
مجھے کچھ چیزیں لانی ہیں
کس کے لیے
آپ نے لیے لانی کس کے لیے
کھانے کے لیے یا
نو سکین کیا
اوکے
مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ کہیں بھی جانا
اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اسیا نے ابایا لایا ہیں وہ بول رہی تھی میں نے لایا کل میں نے اور ایمن نے
اچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ ابھی مارتی نے کہاں
اللہ پہلے سے بھی ٹھیک ہوں بیٹر بیٹر فیل ہو رہا ہے
ٹھیک
میں کل بہت سے بیمار تھی یار کیا بولو آپ کو اوں ایگزام کب ہے
اب فی الحال کے لیے ہوگئی ففٹین ڈیز تک شاید سمر ویکیشن اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہم نیا ڈیش نکالیں گے آپ کی گھر والی سے آپ کو بلا رہے ہیں
نہیں
کھانے کے لیے شاید
نہیں نہیں
پھر کیوں آئے مجھ تیری دادی کیا ہوا وہ کچھ اطفر اسفر کر رہی ہے
نہیں یہ کسی اور کو بلا رہی ہےآپ کو شاید کام ہے کچھ چلا گیا ہے اس لیے چیزیں آپ سن نہیں پا رہی ہو کو
ہوں اور سناؤ عاطفہ کیسے ٹھیک ہے
یار کیا بولوں مجھے اتنی زیادہ نیند آ رہی ہے پتہ نہیں گرمی کی وجہ سے
ہاں ہاں مجھے بھی ایسا ہی کچھ فیل ہو رہا ہے وہ تھکان سا
ہاں پ میں صرف ڈ مٹ پانچ چھ بوتل فریج کی پانی پیتی ہوں فریج میں رکھتی ہوں پانچ چھ بوتل پھر وہ آئس کھاتی ہوں یار
نہیں میں ا وہ آس نہیں کھاتی ہوں میں فیس پہ لگاتی ہوں آس کیوب
وہ بھی اچھا ہے نا پسینے سے پھر پمپلس نکلتے ہیں نا
ہاں
اس لیے آپ آؤ گی بھی کو کرنا ویری نہ
نہیں مجھے اسکول کے ساتھ جانا ہے اینڈ مجھے اچھا نہیں لگتا فیملی کے ساتھ جانا پکنک اسکول کے سھ الگ ہی مزہ آتا ہے
اچا ٹھیک ہےمجھے بھی نہیں لگتا ہے اچھا گھر والوں کے ساتھ میں نی میں کولج والوں کے ساتھ مزہ نہیں آیا وین ہے وین ہوتی ہے شام کو جب میں گئی اس دن پکنک بہت ہی زیادہ میں سوچ رہی تھی میں دوسرے دن میں کیوں گئی میں نے کیوں فی بھرا میں میرے ممی نے بولا مت جاؤ اپ نے فی بھرا چھوڑ دو کوئی نہیں مت جاؤ ہم جائیں گے گھر والوں کے ساتھ ہم گھر ایک گاڑی کریں گے
ہی نہیں تھا
ہاں میں نے نہیں مانا پتہ نہیں ہاں
اچھا مجھے گھر والے بلاے بولے کھانا کھا
مجھے یہ بولو نہیں نہیں ابھی ٹائم بہت زیادہ ہے
ہاں بتائیں
امان سر ٹھیک ہے
ہواں
امان سر
وہ کون ہے
اچھا وہ پڑھاتا ہے فزکس
اچھا ٹھیک ہاں ٹھیک ہے پھر کیا ہونا تھا
بہت ہی اچھا قابل سر ہے
ھمم اچھا اس نے امان ہی کیوں بولا ہے آپ نے امن نام کیوں بولا اس کے بعد اتنے سارے ٹیچرز ہیں
مجھے وہ اچھا لگتے ہے وہ اچھا پڑھاتے ہے بہت
ہاں مجھے آ رہا ہے سمجھ میں جانے دو چھوڑ اچھا آپ کی پھوفی آئی ہے شاید
مجھے یہ سانگ اچھا لگتا ہے مجھے یہ سانگ اچھا لگتا ہے ترس نہیں آیا تجھ کو میں گا ئ وہاں سے اس نے اپنا موڈ دکھا
مجھے لگا حکمت کیا ہوگا
نو ا ئی ڈونٹ لائک داٹ
اچھا اچھا آپ کی آج آپ کی آنٹی کون آ ئی گھر ہے نا
نہیں میری انٹی نہیں ہے وہ
دن کیا لگتی ہے وہ آپ کی
کچھ نہیں ہمسائے
اچھا وہ نا آپ کا جو پاپا ہے اس کے کزن کی وائف
یس
ہاں مجھے پتا ہے
ہم کب کھانا کھائیں گے
واٹ
کھانا کب کھائیں گے
یار کل گھر والے بلا رہے ہیں اب بول رہی ہے رکو رکو
نہیں میں نے نہیں بولی وہ بات
بعد میں بولا ابھی کھائیں گے اچھےسے
ہاو
اچا ٹھیک ہے ہم کھانا کھاتے ہیں اب اللہ حافظ
اللہ حافظ بائے گڈ با